ا کون س نا
کیا کیا؟
پچ کا
تم نے کال ہی نے کیا
کال کرتا تھا یہ کال ہی نہیں ہوتی ہے پتاہ نہیں اس کو کیا ہو گیا کل میں نے میں کر رہا تھا کال مگر یہ کال ہی نہیں جاتی ہے
ہولی نہیں جاتی ہے
کال جاتا ہی نہیں یہ فون کر رہا ہے ہنا مہاراج
اس کو کیا ہے
پتا نہیں کیا ہے
کون مہراج کر رہے ہے فون
خب پمپور کا
ہاں
میں نے نہیں اٹھایا تو بھائی میں نے نہیں اٹھایا جی یہی بولتا ہوگا چاول دے دو اس کو ابھی پت نہیں اس کو فنگر لیا ہے کہ نہیں
تو آر سی نمبر چیک کرنا تھا
اتا میرے پاس نہیں آس ن مت
اگر اٹھاتے کال تو بولنا تھا اورر سی نمبر دے دو تو چیک کرنا تھا
کس ہے چ
ہوں
آ کرو اگر اور کرے گا میں بولوں گا مگر پھر کیش مجھے بھرنا ہے یہ مسئلہ ہو جائے گا
رہنا دوفر
ہاں
کیش وچر ابھی اپنے پاس ہے پھر ایڈ کرنا ہے اگر کرنا ہے اس کو تو پھر کرنا ہے ابھی
چینج کرنا ہے نا اس میں اس میں میں نے ٹوٹل کیا ہے ٹوٹل سب کیش ووشر یہ دوسرا بنانا ہے اس کو کریکشن ہو جائے گا کیش جٹ کو سب کو چار کیشور کیش ر کو کرش ہو جائے گا
ٹھیک وہ تو ہو جائے گا
یہی میں سن دیکھتا تا ہوں نا یہ یہی یہ ہے نا یہ گندے لوگ ہے
اس کو ٹرانسفر ہی کرنا تھا ادھر ختم مسئلہ ون اس کو ٹرانسفر کرنا تھا وہاں پہ
نہیں میں ایک کام کروں گا نا بعد میں اگر یہ زیادہ کرے گا میں دے دلواؤں گا بشیر کی مشین کے پاس مشین سے مشین کے بش فنگر دے دوں گا اس کو ہاں اس کو ہے نا چاول بہت یہ تو مگر وہ بولے گا یا پروٹیبلٹی ہو جائے وہ ڈر وہ ڈر ا ہے نا زدہ
انٹر زون پورٹیبلٹی ہو جائے گی
یہ بشیرہ ڈرتا ہے زیادہ اور
انٹر زون پورٹیبلیٹی
ہاں
وہ بولے گا یہ انٹر زون پورٹیبلٹی ہو جائے گی
یہی ہے نا مسئلہ یہ یہ تو ہماری زون کا ہی ہے نا وہ کسی مشین پر دے دوں گا فنگرر اس کو واہ
کسی اور مشین پہ ہے
اور کیا کرے گا یہ تو مسئلہ ہے اس نے کل پرسوں میں فون دو تین کیا ہے
ہ یہ تو مسئلہ ہے پھر ہاں پھر
اب کیا کرنا ہے اب کیا ہے اس کا مسئلہ بن گیا ہے ابھی وہ بلال منڈو بھی ایسا ہی ہے ایک بندہ ہے وہ چھوڑو اس کو اور وہ فبر حسین خان بھی ایسا ہی ہے کو خالی آئے گا جون کا
اس نے ابھی نہیں کیا وہ بھی ہے نا وہ دوستا کیا اس کو تم گھر گئے چیف جان کو
نہیں یہ فدا حسین کو نہیں کیا اس کو بھی
تو جانا تھا تم جو بول رہے تھے اس کو یہ پرابلم ہے اس کو
ہاں وہ تو ہے اس کو میں ایسا ہی دے دوں گا چاول اس کو کیا ہے اس کو دھوک بندے کا ہے نا وہ اس دو بندے کو دیتے پندرہ سو روپیہ پندرہ سو روپیہ لے گا تو ہو جائے گے دو بچت اس کو اب کیا کرے گا
ہی
تو روں گا
ٹھیک
وہ تو توڈا کو دیتا ہے فنگر لے کر دیتا ہے وہ پندرہ سو اگر وہ آئے گا تو اس کو پندرہ سو د گا
ہوں
جب بولے گا کیا میں نے اس کو کہ دیا گفرو کو بولا تھا اس کو جا وہ جاتا نہیں وہ مجھے یہ بولتا تھا آپ پیچھا
ہو نہیں جائے گا جس پہ اس کو فائدہ لگے گا وہ ادھر جائے گا
آئ
جہاں پہ اس کو فائدہ لگے گا
وہاں تو وہاں بھی فائدہ ہے ستر روپیہ دیتا ہے وہ پنچاس کلو کا گیا ہی نہیں
ختم کرنا تھا اس کو بھی چائے بنائی اب
اچھا
چائے بنائی کہ نہیں
آن گول ہاں ٹنے نہیں ابھی نہیں بنائے گی بنائے گا نا ابھی چائے روٹی لائی ہے
روٹی لائی ہے
اسی لیے میں ویٹ کرتا ہوں کیش برنی میں پتہ ہے نا یہ بندی گندی ہے
پھر اگر بندہ غلط ہوا تو یہ مسئلہ
اس کو اس کو کتنا ہے تین بندہ ہے کہ دو بند ہے اس میں اس زندی میں اور
اب جتنے بھی ہیں یہ بول گا نا کہ میں آیا تھا تھا میں نے فون کیاے تھ اس نے نہیں اٹھایا
یہی بات ہے نا اس کو میں نے روز بتایا آپ ادھر لے جاؤ غلام نبی شاہین کو بھی بتایا یہ دو بندے غلط ہے بہت وہ جو شاہین کا بیٹا ہے اس کا چنگی ہو گیا مند میں نے اس کا اس نے اس تین مہینوں کا چاول لیا ہے نا پھر بولا بیٹے کو کرو میں نے بولا بیٹے کا بند ہے آپ وہ دو بار بند گیا فنگر کی وجہ سے ایک بار تو وہ گیا تھا جب وہ ڈی سی آفس میں تھا بینک میں اس کا بیٹا آ اس نے پھر پنکج نے اس کو بچایا پھر پنکج نے اس کو کیا واپس واپس کروایا واپس ہمت سے بہار کی اوج عا رہی ہے آپ دوس تسری بار بند ہوگئی
اچھا فنگرر ہی نہیں کرتے ہیں یا تو ان کو ٹرانسفر کرنا
او ٹی پی بھی نہیں وہ دیتا ہے وہ ہے سب بنند ہے
پھر کیا فائدہ ہے؟
اب کیا ہے زیادہ کیا کرے گا اب دے گا اس کو چودہ کلو چاول دے گا اور کیا کرے گا ہم اگر ایسے صحی بیٹھے گا تو کیش ایسا ہی رہے گا لگ بھگ یہ ہو جائے گا یہ کیش
لاسٹ ڈیٹ پہ
اورر ہاں بھر اب بتاؤ کیا میں کیا کروں بروں کہ نہیں
جو تمہیں صحی لگے اگر تمہیں پتا ہے بندہ غلط ہے
اب تو اگر زیادہ کرے گا اس کو دینا ہے مجھے پتا ہے نا اس کو دینا ہے
تو پھر نقصان کیوں کرو گے فنگر ہی لے لو پھر
کیش وچے تو بنا ہے ن کیا اسی اسی لیے میں وہ اس پر یہ اینٹری نہیں مارتی مارتا ہوں کس کر اے وائی اے وائی کو اگر مارے گا ہو تو برابر ہو گیا پی ایچ کو ایسے میں رکھتا ہوں
ہوں اس کا کون سا کارڈ ہے
اسی لیے اس پچر کو وہ تو ڈالنا ہی خالی
کارڈ ہے
این پی ایچ دو بندہ یا تین بندہ ہوگا
پھر بھی دینے ہیں پچاس کے جی لیکن ایک ہی مہینہ نکلے گا دے د بر کیش میں
اس کو کیا ہے ایک مہینہ نکلے گا چودہ کلو چاول اس کو بولے گا کوئی بات نہیں لے جا
تو ٹھیک ہے پھر
اس کو اور ایک مہینہ دے گا ایسا ہی پھر صدی بند ہو جائے گا اس کو ہم ویسے ہی بھی کرے گا کنل کے ساتھ بولے گا کنیل کو یہ آر سی اس کو آر سی میں دیکھوں گا اس کا آر سی کیا ہے اس کو نکالوں گا دیکھ دے گا اس کا فنگر کتنے ٹائم سے نہیں ہے وہ ڈ بھی ایکسلوژن میں بیٹھے گا یہ بھی ادری جیسے گ شاہین کا بیھے کا ہو گیا ویسے اس کو بھی کرے گی ان کا آر سی نمبر ہے نا مجھے جیون دوچر آر ٹی کو اس کا ن نہیں ہے اس کا مجھے نکلے گا وہ بھی نکلے گا مجھے اس کو میں موبائل چیک کروں گا اس میں نک نکلے گا وہ نمبر بھی نکلے گا
یہ شاہین فون کر رہا ہے
آ
شاہین شاہین فون کر رہا ہے
شاہین کر رہا ہے شاہین خود آتا ہے
ہ
آج وہ خود آیا ہے ن تین مہینے کا اس نے خود فنگر کیا ہے
پھر نکل دیا تین مہین برابر سے دو بند لیا آج میں اس کو ایک ہی بندے کا دیتا تھا اس نے آج دو بندوں کو لیا اس نے فون کیا اسی نے اس کا بیٹے نے بلال نے فون کیا ہے کی وائی سی کے بغیر
ہی
کی بندے کا کی اویسی خالی شاہین تھا اس کی بیوی جو ہے وہ مگر زندہ ہے اس نے کی اویسی نہیں کیا ہے
زندہ ہے مگر
زندہ ہے
ٹھیک چلو ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ کہ دو ہی بندے ہیں تو پھر ایسے ہی دے دو کیش بھر دو
ٹھیک ہے وہی وقف رہوں گا وہی کروں گا وہی کروں گا اس کو فنگرر نہیں لگے گا نا اس مہینے کا دوسرے مہینے کا بھی نہیں لگا گا اس کا اسی نمبر میں لے جاؤں گا دوسرے مہینے میں فنگر نہیں کروں گا اس کو کرے گا یہ کرے گا بندی اس کو یہ پریشانی ہر ہر مہینے یہ پریشانی اٹھاتا ہے
ہوں
یہ انتیس کو آتا ہے تیس کو آتا ہے
پھر تو اس کو کرنا پڑے گا
اس کوئیکت نہ پڑے گ اچھا ٹھیک ہے اگر وہ سکتا ہے میں کال کروں گا
اوکے اوکے